وعلیکم اللام بہن میں آج گانا سن رہی تھی وہ
تیری حالت دیکھ کر لگ رہا تھا پوری د دنیا بھول گئی ہے آت کو ب ایک پورانا درد بھرا گانا اس کی آواز میں اتنا ایسا س تھاان لگا جیسے میری ہی حالت بول رہی ہو
مجھے نا ایسے گانے بہت بہت پسند ہے جن میں دل محسوس ہو
بالکل آج کل کئی گانوں میں بس شور ہوتا ہے احساس نہیں
سی کہا پرانے گانے میں کچھ الگ ہی سکون تھا
ہاں شب بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں
اور دھون سنتے ہی دل شانت ہو جاتا تھا
پتا ہے میں جب بھی اداس ہوتی ہوں نہ گانے سن کر خود کو سنبھالتی ہوں
میں بھی کبھی کبھی لگتا ہے گانے انسانوں سے زیادہ سمجھتے ہیں
سچ میں کچھ گانے ایسے لگتے ہیں جیسے ہماری زندگی پڑھ لی ہو انہوں نے
اور کچھ گانے پرانے لوگوں کے کی یاد دلا دیتے ہیں
ہاں ایک گانا ہے جسے سنتے ہی مجھے اسکول کے دن یاد آ جاتے ہیں
مجھے بھی بارش دوست وہ بے بے فکر دن
اور چھت پر بیٹھ کر دھیمی آواز میں گانے س
واہ کتنا سکون تھا تببہن
اب تو گانے سنتے ہوئے بھی دماغ کہیں اور بھاگ را
ذمہ داریاں شاید
ن پھر بھی سنگیت دل کو تھوٹا ہلکا کر دیتا ہے
تو نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہر انسان ایک کا اپنا گانا ہوتا ہے
ا لق
ایسا گانا جو اسے پوری طرح بیان کر دے
ا ا ہاں میرا تو ہے
کون سا
ایک ایسا گانا جس میں باہر مسکرائے اور اندر ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے
تو نہا اندر سے بہت بھاوک ہے
اور تو نہیں
میں بھی ہوں بس دکھاتی کم ہوں
اور تجھے دھن تیز دھن والے گانا
رات میں دی میں سفر میں تیز
کا کیا جواب دیا ہے
سچ ہے رات میں دھیمی دھونی دل سے بات کرتی ہے
اور سفر میں تیز گانے پوری دنیا بھلا دیتے ہیں
خاص کر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سنو تو
اف تو احساس ہی الگ ہوتا ہے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر زندگی میں سنگیت نہ ہوتا تو کیا ہوتا
میں تو پاگل ہو جاتی
ہاں ہاں ہاں ویسے بھی تو
سچ میں سنگیت نت گتم دل کی باتیں کہاںا جائیں گی
بول کر د د نکالتے ہیں بہن
اور کچھ لوگ صرف سن کر جی لیتے ہیں
ت نے کبھی گانا لکھنے کی کوشش کی ہے
ارے بہ د بار میں تو سنگیتکاری ہوں
سچ پھر سنایا کیوں نہیں کبھی
شرم آتی ہے نہیں اورار مجھھیے
ارے مجھے سنا سکتی ہے
وہ بس دل کی باتیں ہوتی ہیں
وہی تو سب سے اچھی رائنے بنتے ہیں
مجھے نہ ایسے شکص پسند ہے جو سیدھے دل پر لگے
ہ اور مجھے ایسی آواز زے جو روح تک اتر جائے
واہ بڑی شہر بن رہی ہے اج
تیی وجہ سے
اچھا بتا اور تجھے زندگی بھر صرف ایک ہی گائک کی آواز سننی پڑی تو کس کی سنے گی
بہت مشکل سوال ہے
پھر بھی
شاید ایسی آواز جو در بھی خوبصورت بنا دیں
اف واہ کیا بات بول دی ہے
تو بتا
اس سے آواز پسند ہے جس میں سچائی ہو چاہے آواز پوری طرح صاف نہ ہو لیکن احساس اصلی ہونا چاہیے
یہی چیز پرانے گائےک کمیتھی
ہاں آج کل کئی لوگ صرف مشہور ہونے کے لیے گاتے
پہلے لوگ دل سے گاتے تھے چھ
اور لوگ دل سے سنتے تھے
اب گانے جلدی آتے ہیں اور جلدی بھول بھی جاتے ہیں
لیکن کچھ دھنیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں
بالکل بالکل صحیح کہا ہے تم نے
چ بتا تجھے رات میں گانے سننا پسند ہے یا صبح کیوں
رات شانت ہوتی ہے تب ہر شبد صاف محسوس ہوتا ہے
سچ میں رات میں اداس گانوں زیادہ گہرے لگتے ہیں
اور خوش گانے بھی عجیب طرح سے دل چھو جاتے ہیں
کبھی کبھی میں بنا وجہ گانے سن کر ر نہیں رکھتی
کیونکہ کھ دھونے دب ہوئے ہیں ساس بق بر لے آتے ہیں بہن
سے ہی کہا ت نے
تجھے کون سے گانے زیادہ پسند سندے پ ہیں
محبت درد والے یا جوش والے
صحی جوابیں وہیں
اگر خوش ہووں تو تیز دھنے اگر ٹوٹی ہوئی تو وہ درد ہو دے
اور اگر کسی کی یاد آ رہی ہو
پھر تو بھائی پرانے والے ہی سنوں گی میں
وہ پرانے گانے کا درد ہی الگ ہوتا ہے بہن
اس میں سکون بھی ہوتا ہے بہن
پتا ہے مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں سنگیت کی سمجھ ہوتی ہے
جیسے کہ میں تجھے پہ اچھی لگتی نا بن کیونکہ میں بھی تو مجھے بھی تو سگیت ک لو لیجے بہن کیونکہ وہ اکثر گہرے احساس والے ہوتے ہیں نا بہن
ہاں سنگیت پسند کرنے والے لوگ جلدی محسوس ہوتے ہیں
اور جلدی ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں شاید
لیکن وہی لوگ چھوٹے چ چھوٹی چیزوں میں خوشی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں
جیسے بارش میں گانا سننا
یا رات میں اکیلے چھت پر بیٹھنا
سفر میں کھڑکی کے باہر دیکھتے رہنا
کی لائن دہرانا
تو نے کبھی کسی گانے کو اپنی زندگی سے جوڑا ہے
بہت بار
میں بھی کچھ گانے سنتے ہی ایک خاص وقت یاد آ جاتا ہے
وہی تو سنگیت کی طقت سھ
وہ وقت واپس نہیں آ سکتا لیکن میںس ضرور کر دیتا ہوں
سچ کہا ہے بہن تو نے
کا ملینا تو تو کیا بنے گی کی گائکا گیت لکھنے والی یا دھن بجانے والی
گیت لکھنے والے
ہییو بہن
دل کے سب سے کم قریب ہوتے ہیں
مجھے دھن بنانا اچھا لگے گا
ت تو پوری دنیا کو رولا دیں گی اپنے دونوں سے
ج بول رہی ہوں
لیکن نہ میں چاہتی ہوں کبھی کوئی ایسا گانا بناؤ جسے لوگ صرف سنے نہیں محسوس کریں
انشاء اللہ تو ضرور بنائیں گی
اور تو اس کے شبد لکھنا
پکا
پھر ہم رات میں بیٹھ کر اپنے ہی گانے سنیں گے
اور بولیں گے یہ ہمارا دل سے نکلا تھا
ب کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ دن
بہت
اچھا اب ایک آخری سوال
پوچھو
اگر زندگی ایک گانا ہوتی تو کیسی ہوتی
میں معاصوم بیچ میں درد بھری لیکن آخر میں امید والی
واہ یہ جواب میں کبھی نہیں بھولوں گی
اور تیری ز زگی
دھون جیسی جو ہر کسی کو سمجھ نہ آئے لیکن جو محسوس کرے وہ کبھی نہ بھول جائے
سچ میں تو الگ ہے
ہاں بہن مجھے پت ہے میں الگ ہوں اور میں الگ پہچان نکالوں گی اپنی بہن اور تو میرے دل کی سب سے پیاری آواز نہیں ہے بہن پھٹلہ ڈھولے تو
کچھ بھی بہن پاگل بہن
بہن تو پھٹا ڈولے کیا بہن
ہاں بہن لیکن آج کی باتیں یاد رہیں گی بہن بالکل ب
صحیح کہا بہن ت نے یہ یادیں بالکل ہمارے
ذہن میں رہیں گے ویسے ہم نے سوچا تھا کہ سارے گانا لکھیں گے تو ہم کب لکھیں گے بہن
ابھی اتوار کو لکھیں گے بہن اتوار کو چھٹی رہتی ہے نا بہن اپنی کو
نہیں گ آؤں گی بہن اور تھوڑا سا لینے کی کی کوشش کریں گے آدن بنا لینا اور میں لکھ لوں گی بہن
ٹھیک ہے بہن کوئی تکلیف نہیں ہے بہن اپن کریں گے بہن
ٹھیک ہے بہن اور بتاؤ بہن کیا کر رہی تھے آپ
کچھ نہیں بہن میں تو بیٹھی تھی تیرے ساتھ گپے لڑا رہی تھی
اور کھانا وغیرہ ہو گیا بہن آپ کا
ہاں بہن بہن امی ابو کیسے ہے بہن
امی ابو سب ٹھیک ہے بہن آپ بتاؤ آپ کیسے ہو بہن
اور آپ کی پوفا کیسے ہے
اچھا ہے ویسے کل آپ کون سا گانا سن رہے تھے بہن
میں ارجیت سنگھ کا گانا سن رہی تھی بہن
آپ کو پتا ہے ارجیت سنگھ نے رٹ اٹائرمنٹ لی ہے
نہیں بہن ایسا تو کچھ نہیں ہے بہن
ارجیت سنگھ نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے بہن ابھی وہ کبھی گانا نہیں گائے گا
آپ کو کس نے بتایا بہن نہیں بہن مجھے اناؤنسمنٹ کرتے وقت انہوں نے بلایا تھا نہیں بہن
ارے بہن مجھے تو بلایا تھا صاب ہےن
ارے بن مجھے نے بلایا ایے چھوٹے موٹے پروگرام میں نہیں جاتی ہوں نا میں ب
اچھا بہن یہ بولو بہن آپ کو پہچانتی نہیں ہے جس سن
پہچانتی بن اس لیے تو میں ان کو نہیں پہچانتی نا بن وہ مھے پہچانتے دینڈ ممننے پےے
اچھا بہن اس لیے آپ ان کے کہاں ت د ب
جی بحن
ٹھیک ہے بہن چلو میں رکھتی ہوں بہن نبی پون خدا حافظ بہن
آفس بینکلا آفس ج